ہیلو السلام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام الحمد اللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسی چل رہی ہے زندگی
الحمد للہ سب ٹھیک ہے بس وہی روز کی بھاگ دوڑ صبح اٹھو گھر کا کام کرو کالج جاؤ پڑھائی کرو اور پھر واپس آ کر اگلے ہی دن کی تیاری کرو یہی سب چل رہا ہے زندگی میں
ہاں بالکل صحیح کہا کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ زندگی ایک ہی روٹین میں گھوم رہی ہے
ہاں لیکن اگر غور سے دیکھو تو ہر دن کچھ نیا بھی ہوتا ہے کا کبھی کسی سے نئی ملاقات کبھی نئی سیکھ کبھی کوئی نئی چنوتی
سچ ہے ویسے تمہاری صبح کیسی شروع ہوتی ہے
ہم میں میں روز صبح لگ بھگ چھ بجے اٹھ جاتی ہوں سب سے پہلے اللہ کا کا شکر ادا کرتی ہوں کی ایک نیا دن ملا اس کے بعد نماز پڑھتی ہوں پھر تھوڑا ٹہلتی ہوں
بہت اچھی عادت ہے تمہاری میں بھی کوشش کرتی ہوں جلدی اٹھنے کی لیکن کبھی کبھی دیر رات تک پڑھائی کرنے کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے
ہاں واقعی ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن جب جلدی اٹھتی ہو تو پورا دن اچھا گزرتا ہے
اچھا پھر اس کے بعد کیا کرتی ہو
اس کے بعد میں امی کی تھوڑی مدد کرتی ہوں کبھی چائے بنا دیتی ہوں کبھی ناشتہ تیار کر دیتی ہوں پھر جلدی سے نہا کر کالج کے لیے تیار ہو جاتی ہوں
ہ تمہیں کون سا ناشتہ سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے پوہا اپما اور پراٹھا بہت پسند ہے پر کبھی کبھی بریڈ اور دودھ بھی لے لیتی ہوں تم بتاؤ تمہیں کون سا ناشتہ سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے تو پوہا بہت زیادہ پسند ہے لیکن چھٹی والے دن گرما گرم آلو کے پراٹھے مل جائے تو پورا دن اچھا رہتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا لیکن روز روز نہیں کھانا چاہیے
ہاں وہ بھی ہے صحت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے آج کل لوگ سواد کے چکر میں ہلدی کھانا بھول جاتے ہیں
ہوں صحیح کہا تم نے کالج جانے سے پہلے میں اپنا بیگ بھی اچھی طرح چیک کرتی ہوں کتابیں نوٹ بک پانی کی بوتل اور لنچ باکس رکھنا نہیں بھولتی
ہاں میں تو کئی بار پین بھی بھول جاتی ہوں اور پھر دوستوں سے مانگنا پڑتا ہے
ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے
کالج پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتی ہو تم
کالج پہنچنے کے بعد سب سے پہلے دوستوں سے ملتی ہوں پھر کلاس شروع ہوتی ہے ٹیچر پڑھاتے ہیں ہم نوٹس بناتے ہیں اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ترنت پوچھ لیتے ہیں
اچھا مجھے بھی کلاس میں سوال پوچھنا اچھا لگتا ہے پہلے شرم آتی تھی لیکن اب نہیں
ہاں بالکل سوال پوچھنے سے ہی سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں
ہاں تمہیں کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے میڈیکل سے جڑے وشے بہت اچھے لگتے ہیں ان میں نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں
مجھے بھی لیکن کچھ ٹاپک تھوڑے مشکل ہوتے ہیں
ہاں مشکل تو لگتے ہیں لیکن اگر روز تھوڑا تھوڑا پڑھے تو آسان ہو جاتا ہے
صحیح کہا میں پہلے پرکشا کے سمے ہی پڑھتی تھی اس لیے تناؤ ہو جاتا تھا
اچھا اب میں روز ایک دو گھنٹے پڑھائی کرتی ہوں اس سے پرکشا کے سمے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی
ہوں یہ عادت مجھے بھی اپنانی چاہیے
ہاں یہ عادت سب کو اپنانی چاہیے ویسے کالج میں تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے
ہاں دوستوں کے ساتھ سمے بتانا کبھی کینٹین میں بیٹھ کر باتیں کرنا کبھی لائبریری میں پڑھنا
اچھا لائبریری تو مجھے بھی بہت پسند ہے وہاں شانتی رہتی ہے پر دھیان اچھی طرح لگتا ہے
ہاں لیکن کچھ لوگ لائبریری میں بھی دھیرے دھیرے باتیں کرتے رہتے ہیں
اچھا ہاں ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے
ویسے تمہیں موبائل کی عادت زیادہ ہے
موبائل کی عادت زیادہ مجھے پہلے تھی لیکن اب میں نے کم کر دی ہے مجھے لگا کہ موبائل کی وجہ سے میرا بہت سمے برباد ہو رہا تو میں نے دھیرے دھیرے موبائل کی عادت چھڑا لی
اچھا میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے سوچتی ہوں پانچ منٹ دیکھوں گی لیکن آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے
ہاں اس لیے میں نے پڑھائی کے سمے موبائل سائلنٹ رکھنا شروع کر دیا ہے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور میرا دھیان پڑھائی پہ ہی لگے
بہت اچھا طریقہ ہے یہ تو ایک بار میں بھی یوز کر کے دیکھوں گی یہ طریقہ
ہاں ویسے تم سوشل میڈیا کتنا استعمال کرتی ہو
ا دن میں تھوڑا بہت کر لیتی ہوں لیکن کوشش کرتی ہوں کہ ضروری کام پہلے پورے کروں
ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے طریقہ بھی صحیح ہے یہ پہلے ذمہ داری ہو پھر منورنجن
ہاں بالکل
ہوں کالج سے گھر لوٹتے سمے مجھے راستے میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے کوئی محنت کر کے اپنا پریوار چلا رہا ہوتا ہے کوئی چھوٹیے چھوٹے بچے کو اسکول چھوڑ رہا ہوتا ہے
ہاں تب احساس ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں محنت کر رہا ہے
ہاں بالکل صحیح اسی لیے آپ ہمیں اپنی زندگی کی شکایت کم اور شکر زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت کچھ ملا ہے
ہاں صحیح کہا کئی لوگوں کے پاس وہ سودھائیں بھی نہیں ہوتی جو ہمارے پاس ہے
بالکل صحیح کہا گھر پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے کپڑے بدلتی ہوں ہاتھ منہ دھوتی ہوں اور تھوڑا آرام کر لیتی ہوں
میں بھی پہلے تھوڑا آرام کرتی ہوں پھر چائے پیتی ہوں
ہاں ویسے تو شام کی چائے کے چائے کے ساتھ پریوار کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی بات چیت ہو جاتی ہے تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے پریوار کے ساتھ اور موڑ بھی فریش ہو جاتا ہے
ہاں یہ بات تو تم نے بالکل ایک دم برابر بولی ہے مجھے بھی امی پورے دن کی باتیں بتاتی ہے اور ہم سب مل کر ہنستے ہیں
ہاں ویسے بھی پریوار کے ساتھ بتایا ہوا سمے سب سے قیمتی ہوتا ہے
بالکل آج کل لوگ موبائل میں اتنے ویسٹ رہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات ہی کم کرتے ہیں
صحیح کہا تم نے پہلے لوگ گھنٹوں بیٹھ کر بات کرتے تھے اب سب اپنے اپنے فون میں لگے رہتے ہیں جیسے کوئی کسی سے کسی کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہو سب موبائل میں اتنا ویست ہو گئے کہ باہری دنیا ہی بھول گئے
ہاں صحیح کہا اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ رات کے کھانے کے سمے موبائل بالکل استعمال نہ کروں
ہوں ویسے تو بہت اچھی عادت ہے یہ تمہاری اس سے پریوار کے ساتھ بھی سمے ملتا ہے اور رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں
ہاں سچ کہو روزمرہ کی زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی خوبصورت بنتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا ویسے صبح کی تازی ہوا پریوار کی مسکان دوستوں کے ساتھ اور محنت سے کیا گیا کام یہی تو اصلی خوشی ہے اس سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے
ہاں تمہاری باتیں سن کر بہت اچھا لگا مجھے
ہاں اور بتاؤ تم کیا کیا کرتی ہووں
میں کبھی کبھی کھانا بنا لیتی ہوں اگر امی کو تھکاوٹ ہوتب
اچھا ہاں امی کی مدد کرنی چاہے اس سے ہمارا کام بھی بٹتا ہے اور پریوار میں س شانتی بھی بنی رہتی ہے
ہاں تمہاری باتیں سن کر آج بہت اچھا لگا
مجھے بھی چلو اب باقی کی باتیں پھر کریں گے
ضرور ابھی تو ہماری بات چیت کی شروعات ہوئی ہے ابھی بہت کچھ بات کرنا باقی ہے ابھی باقی باقی کی باتیں کل کریں گے
ہاں اللہ حافظ
اللہ حافظ